ہیلو ہم ٹھیک ہیں آپ وائس بہت دھیمی آ رہی ہے
ہیلو
ہاں اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے آپ کیسی ہیں
جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسی ہیں
او اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں بیٹھی تھی
اچھا اور کھان آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
ہاں ناشتہ واشتا ہو گیا کھانا
اچھا اچھا
ا
میں بھی کھانا بنائی کی سوچ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ کیا بناؤ روز روز دال چاول کھا کھا کے تھک چکے ہے
کیا بنائی ہے میڈم اچ
کچھ نہیں آج آج میں نے سوچا کہ وہ دال کی ٹکی نہیں ہوتی مجھے بہت پسند ہے تو وہی بنائی ہے آج جانتی ہیں
ہاں ہاں بق اچھی گا
ہاں اس میں اس میں بھی اچھے سے تڑکا لگا کے گھی لگا کے کھاؤ تو مزہ آ جائے
ا ے سمپل ب دال چاول سبزی سبی پ بنا
میں بھی پہلیے سوچ رہی تھی دال کیونکہ ایکچولی آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کچھ ویکنیس سی لگ رہی ہے میں نے سوچا چلاؤ دال کی ٹکی ہی بنائے بٹ اس میں بھی محنت لگتی ہے ٹکی بنانے میں
میں نے تو میرے کھانے میں چاہے جو بنانے ایک بس یہی ہے سمپل کھچڑی
ہاں ہاں آپ ہم میں جب کھچڑی بناتی ہوں تو اس میں تھوڑی سبزیاں ڈال دیتی ہوں تو وہ اور اچھی لگتی ہاں اسی لیے تو اس میں تھوڑی سبزیاں کاٹ کے ڈال دیتی ہوں اور اس میں خوب سارا گھی ڈال دیتی ہوں تو وہ دہی کے ساتھ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے ایکچولی آج ہاں آج کل کے بچے ایکچولی سادہ کھانا کھاتے نہیں ہیں ان کو دال بھی اگر چاہیے تو خوب اچھے سے ریسٹورینٹ ٹائپ کی بخاری ہوئی جسے ڈھابے میں نہیں بکھارتے یہ لوگ ویسے ہی تو مجھے ویس ہاں گھر کا کھانا بھی ان لوگ کو ریسٹورینٹ جیسا ہی چاہیے
پراٹھے میں بھی جیسے کبھی کبھی ان لوگوں ہم جب پراٹھے بناتے ہیں تو وہ اچاری پراٹھے بنا دیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ا پراٹھے کے آٹے میں جو ہے اچار گند دیتی ہوں اچار کا جو مسالہ نہیں ہوتا ہے وہ گندھ دیتی ہوں تو وہ تھوڑا سا چٹپٹا اور تھوڑا سا تیکھا ٹائپ کا لگتا ہے تو وہ چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ڈال کے بناؤ تو
میں بھی ٹرائی کرونگی میں نے کبھی بنایا نہیں تھا
اچھا وہ گھی کے ساتھ گھی میں کر کے سیک کے بناؤ تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے جو چار کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ سب ڈالدو
اب میں ٹرائی کروں گی کھا کے دیکھوں گی چائے کے ساتھ اچھا لگتا ہے
ہمم میں ایکچولی جیسے کبھی یوٹیوب چلاتی ہوں یا ایسا کچھ چلاتی ہوں انسٹا ونسٹا تو اس میں جو بھی ریسیپی آتی ہے جو اچھی لگتی ہے ایزی وے میں ہوتی ہے تو وہ اپنا میں اسکو ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں اور اسی حساب سے تھوڑا بہت اپنا دماغ اور کر کے بنا دیتے بچے پوچھتے ممی یہ کیا بنایا ہم نے کبھی نام اجازت ایجاد نہیں کیاہے میں نے نام نہیں بنایا اس کا تو اس لیے اور آپ کے بچوں کو کیا کھانا پسند ہے
سب کچھ کھاتا ہے دال چاول
پھر بھی کچھ اسپیشل چیز تو پسند ہوگی اچھا اچھا ابھی چھوٹے ہیں نا اسی لیے تھوڑے بڑے ہوں گے تب نخرے دکھائیں گے آپ کو
اچھا آپ کو نہیں لگتا ہے آج کل کے بچے باہر کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں میگی یہ پاستا ہے یہ سب مدہ ہوتا ہے کتنا ان لوگ کو نقصان کرتا ہے
ہمم اور بچے مانتے نہیں ہیں اور یہ سب چیزیں تو پیٹ میں جا کے اور دکت کرتی ہیں
ہاں دکت تو کرتی ہی ہے یہ سب بہت ہانیکارک چیز ہوتی ہے
ہمم ہم لوگ بچپن میں ہم لوگ کو جو ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ کو ناشتے میں وہی گھی روٹی نمک مل جاتی تھی یا ملائی ملائی لگا کے جو بریڈ ہوتی ہے یہ سب کھانے کو ملتاتھا
ہ یہ سب اچھا بھی لگتا تھا لیکن آج کے بچوں کو تو الگ ہی چیز چاہیے
ہوں صحیح کہہ رہی ہیں اور گاؤں کا گھی ہو تو اور اچھا لگتا ہے ٹیسٹی گھر کا بنا ہوا گھی میں کتنا ٹیسٹ آتا ہے
بالکل نہیں مطلب اس میں جو باہر کا آتا ہے گاؤں کا رہا تو اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ ایک کی جگہ چار پانچ کھاجاؤ
ہاں ایکچولی باہر کے جو گھی ہے اس میں تھوڑا سا آلو میش کر کے یہ لوگ ڈال دیتے اور تھوڑا سا میدا ڈال دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ گاڑھا بن جاتا ہے گاڑھا بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ڈالتے ہیں
ہاں ڈالتے ہیں کبھی بھی باہر کا گھی لیجیے اس میں دیکھیے گا ٹھے گاٹھے سے تھوڑے تھوڑے سے مطلب بوندی بوندی ٹائپ کے ہوں گے وہ جو ہے آلو ہوتا ہے اس کو مسل آلو رہتا ہے وہ تو یہ لوگ الو ڈالتے ہیں
اچھا تبھی تو یہ لوگ کا اتنا مطلب گھی اتنا گاڑا ہے
ہاں اور ہم لوگ دیکھو گھی جب بناتے ہیں تو اس میں دیکھو اسمیل بھی دیکھو کتنی اچھی آتی ہے اور بہت ہی لائٹ لائٹ ٹائپ کا رہتا ہے
تو کیسے بناتی ہے گھی آپ جیسے ملائی کا اکھٹا کر لی اس کے بعد کیا کرتی ہے
ملائی سب ایکھٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے اس کو کڑھیا میں ڈال کے اس کو چلاتے رہتے ہیں کہ جلنے نہ پائے تو اس کا جب سارا گھی نکل جاتا ہے ایسے وہ پگھل جاتا ہے اس کا گھی نکل جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں ٹھنڈا ہونے پہ ہلکا سا گنگنا ہو جائے اس کے بعد اس کو چھان لیتی ہوں اور جو اس کا جو برادہ بچا ہوتا ہے اس میں شکر ڈال کے اور تھوڑا سا اگر کھویا ہوا یا کچھ بھی دودھ ڈال کے ہلکا سا اس کو جو میش کر دیتی آٹے کی طرح سان لیتی ہوں اس کی مٹھائی بنا دیتی ہوں
ہاں میں تو اس کو پھیک دیتی ہو
نہیں پھکا مت کریے اس اس کی مٹھائی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے
تھا اب میں ٹرائی کروں گی اس کی مٹھائی بھی بنانا
ہاں میں تو پہلے تو مٹھائی وٹھائی جو ہے میٹھا میٹھا گھر پہ ہی بنا دیتی تھی ہمارے یہاں پہلے چھمچم رسگلہ یہ سب گھر پہ ہی بنتا تھا باہر سے میٹھا ئی نہیں آتی تھی تیسرے بار میں
تب تو بڑھیا تھا گھر پہ ہی بنتا تھا اچھا لگتا ہے
ہاں بٹ یہ سب چیزوں میں بوال بازی بہت ہے ٹائم ٹیکن چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ٹائم تو لینا ہے اس میں پھر جیسے اس کا جو ہے مٹھائی یہ تو جلدی بن جاتی ہے اس میں جو ہے اپ بس اس کو اس میں شکر ڈال دو اگر اپ کو الائچی پاوڈر یا کچھ بھی پستہ بادام جو بھی پسند ہے وہ ڈال کے اور اس ہلکا سا سان کے اور لڈو ٹائپ کا یا برفی ٹائپ کا بنا کے سرو کرو تو بہت اچھا لگتا ہے وہ
اب میں وہ بناوں گی اور تو گی نا دوسری طرح بناتے ہیں
کس کی طرح
ارے وہ مطلب جیسے ہی اسکو اٹھا کر لیں گے اس کے بعد فٹ چلائیں گے الگ الگ ہو جائے گی پانی الگ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس میں نچوڑ کے تب اسمے ڈالتے ہے میں تو ایسا نہیں کرتی تو ایسا ہی سمپل ہی
ہوں وہ وہ گھر کی بنائی ہوئی مٹھائی کی بات ہی الگ ہوتی ہے
اور تو سمپل صحیح رہتا ہے
وہ صحیح بھی رہتا اور خرچہ بھی دیکھو باہر کی مٹھائی لینے جاؤ تو دو سو سے کم نہیں ملے گی اور گھر کے جو مٹھائی آپ بناؤ گے سو روپے کے اندر بنا لو گے
تو اب تو مٹھائی کا ریٹ اور بھی بڑھ گیا ہے دو سو اسی چار سو اب تو پانچ سو چھ سو روپے کلو ہو گئے
بتائیے اب بتاؤ ایسے میں اب رکشا بندھن جیسے آ رہا ہے بھائی کا تہوار بھائی بہن کا ارہا تو وہ لوگ اب کیسے کیا کریں تو کیونکہ راکیاں بھی جو ہے مہنگی ہی ملتی ہے
سو ڈیڑھ سو سے اوپر ہی آواتی ہے اب صرف دھاگا جب پچاس روپے کا ملنے لگا صرف
ہوں ایسے من کرتا ہے کلاوہ باندھ دو بھائی کو زیادہ بیٹر ہے
ہاں ہاں کلاوہ سب سے بڑھیا ہے لیکن بھائی لوگ کہاں بنائیں گے کلا وہ چاہیے تو انہیں راکھی
اور نہیں تو کیا مطلب بس کلا کلاوے میں اچھے سے ردراکش یا موتی موتی کر کے وہ انسان بنا لے ایک بار میں نے بنا کے اپنے بھائی کو پہنایا تھا
اچھا
کلاوے میں تو اس کو اچھی لگی تھی اس نے کہا بہت اچھی بنائی ہے
تو وہ تو اچھی ہی لگتی ہے کیونکہ ہوم میڈ ہوتی ہے بڑھیا لگتی ہے وہوتی بھی نہیں ہوی جلی توتی بھی نہیں
ہاں تو لیکن پھر بھی بھائی پہن لے گا اس کی وائف تھوڑی نہ پہنے گی بھابھی لوگ نہیں پہنتی
کو چاہیے
اچھا اچھا ایک سیکنڈ میں تمہیں کال بیک کر رہی ہوں
ٹھیک ہے میں تھورا کام کروں پھر میں آپ کے پاس دوبارہ کول کر
ہاں ہاں ٹھیک ہے بائے
ٹھیک ہے بائے
ہاں